والے بھائی جان وعلیکم السلام بھائی جن آ بتائے بھائی جان سب خیریت جی بھائی جان سب خے آپ بتائے بھائی ج نا آپ کا سب کھیلی ہے جی بھائی جان ہمارا بھی سب
خرییاس
جی بھائیان یہ تو بات ہے سب خیریت رہنی چاہیے اور بتائے بھائی جان کھانا وانا کھا لیی ہے جی بھائی جان ہم تو کھانا مان خالی آپ جی بھائی ہم بھی کھا لیے ویسے کیا گیا بھائی چ کھ کھانے میں بھائی جن ہم تو کھائے ہیں دال چاول آلو سبزی بھنڈی کا کریلے کی سبزی کوھوڑا کا سبزی لوکا کا سبزی یہی سب کھائےیں ب جان واہ بھائی جانا تو بڑا لذیذ لذیذ کھانا کھیں جی بھائی جان ما اناء اللہ بھائی جان ہم بورا لو جیز ل جیز کھانا ہی کھاتے ہیں ویسے آپ کیا کیا کھائے ہیں بھائی جان ا ہم بھی کھائے ہیں آلو کر پروڑ بھنڈی اور کیا بولتے ہیں انڈا کائے انڈا لے آتے ہیں نا پوچھے بھائی بہت کراب انڈا نکلا جی بھائی جان یہ تو بات ہے سھی کا میں نک جائے
ت بجے اور بتائے بھائی جان آپ مطلب اچ کن کن کھاتے کہ نہیں بھ جان جی بھائی جان ہم تو کھاتے ہیں بار الا جیز لگتا ہے بھائیان کیا بتیں ماشاء اللہ بھائیان
یہ بار کھے نہا ہوائی جان بجی پ ل نہا ہوائی جان ایک بار کھے گا بائی جان پورا یاد رکھے گا بہت بہت لتییج لگتا ہے جی بھائی ہم تو سنتے تو ہے بھائی جور جیج لگتا ہے لیکن کھائے نہیں ہے بھیا ابھی تک کیونکہ وہاں شاکاہاری ہے ب جی بھ جان بہت لوگ ہوتا ہے بھ جن ایسے شاکاہاری ہوتے ہیں بہت ملو جی ماشاء اللہ بھائی جنی تو آاتب صحیح بول رہے
بہت لوگ مانساری رہتے ہیں
نہیں تو بات آپ سے چل رہی ہے م بہت لوگ س حالی بھی ہوتے ہیں جی بھائینی تو بات ہے اور بت نا بھائی جنا آپ کے امی یہ پوجا سب کلیا تھا جی بھائی جن ہمارے سوامی ابو جن سب ک رہی تھا آپ ب بھ آپ کے پون سب ک لیی جی جی بھائی جان بے بھی
امی ابو سب خرت آپ کی امی ابو جان کھانا کھا ل بھائی جان جی بھائی جان ہمارے
امی ابو جان سب کھانا کھا لے اور آپ بتائیں بھان آپ کے امی کو بھ کھانا کھا دیے جی بھائی جان ہمارے بھی امی ابو جان کھانا کھا دیے ایسے کیا بولتے ہیں نا بھائی جناب کانا وانا بنان نہیں آجتا ہے جی بھائی جان ہم کو تو کھانا وانا بنانا نہیں آ جاتا ہے اور آپ کو ہم کو بھی آ جاتا ہے بھائی جان اچھا کیا کیا بنا لیتے ہیں بھ جن کھانے میں بھائی جان ہم تو بنا لیتے ہیں چکن مٹن ہانڈی مٹن بریانی چاول مچھلی یہی سب بنا لیتے اور کریلے کے سبزی پروا کا سبزی آلو کا سبزی پروڑ کا سبزی کوہرا کا سبزی لوکا کا سبزی یہی سب بنا لیتے ہیں بھای جان واہ بھائی جانب تو بڑا لذیز کھانا ‌بناتے ہیں ماشاء اللہ بھیای لزیز لزیز بناتے ہیں اور آپ بتائے بھیا نا آپ کیا کیا بناتے ہیں جی بھائی جان ہم تو بناتے آلو گبھی پنیر بھنڈی اور کیا بولتے ہیں نا بھائی جان پرول کا سبزی کھاتا ہے بھائی جان
ماشاء اللہ بھائی جان جی جی ہم کھاتے ہیں وہ بھی کھاتے ہیں بھ جان بہت لذیذ لگتا ہے جی بھ جن
تو بات ہے بڑا لذیز لگتا ہے کھانا بھی چاہیے کہ نہیں بھ جی بھائی ج نا کھانا بھی چاہیے یہ تو بات آپ صحیح بول رہے بھائی کھانے میں بڑا لذیز لگتا ہے جی بھائی جان بڑا وال جھل لگتا ہے کہ بتایا آپ کو
جی جی بھائی جان یہ تو بات ہے گالی نہیں دینا چاہیے بھائی جان غلطی سے نکل گیا بھائی جان جی بھائی جان نا انہیں پہ تھوڑا دے دیے بھای جان ارے بھ جان ویسا نہیں کرنا چاہیے چھوی چھوی اور بتیں بھ جان آپ آپ کے امی اپو جان سب خیریت دادا دادی بھائی بہن سب خیریت
جی بھائی ہمارے دادا دادی بھائی بہن ابو امی جان سب خیریت آپ بتائے بھائی آپ کے امی ابو جان دادا دادی جان سب خیریت جی ب یہ ہمارے بھی دادا دادی امی ابو جان سب خریت
جی بھائی جان بس خیریت رہنی چاہیے جی جی ماشاء اللہ بھائی جنا آب تو بات ہے ایک نمبر صحیح بول رہے ہیں بھائی جان خیریت رہنی چاہیے بھائی جان جی اور بتائ نا بھائی جان آپ کے ابو جان کیا کرتے ہیں
بھائی جان ہمارے یہاں جان تو مطلب کام وام ایسے کرتے ہیں بھائی جان مطلب کیا کام کرتے ہیں لہسن بیچتے ہیں بھائی جنا کیا بجن ہمارے ابان کباڑی کرتے ہیں بھای جان بھائی جان تھوڑی بھای جان مطلب
چھوٹ موٹ کام نہیں ہوا بھائی جان بہت بڑ کا کام ہوا وہ کرنے والے کے اوپر ہوتا ہے جی بھائی جان ہم جانتے ہیں یہ کرنے والے کے اوپر ہوتا ہے جی جی ماشاء اللہ بھائی جان یہ تو بات آپ صحیح بول رہے ہیں کرنے والے کے اوپر رہتا ہے بھائی جان ہمم ہمم ہمم یہ تو بات آپ صحی بول رہے ہیں بھائی کرے کرنے والا رہتا نا بھ جن مطلب کیا کیا مطلب ایسے کام کام میں وہ ویسے کیا کیا کہاں کہاں جاتے ہیں بھن بھن جاتے ہیں مطلب کسی کا گھر و ٹوٹ رہتا ہے نا بھای جان جی جی بھائی جان وہی مطلب یہ تھی اس نے کہا نا لوہا وہاں نکال لیں کا کام کرتے ہیں اس کے بعد اس اس کو بیچ دیتے ہیں ماشاء اللہ بھائی جانام کے تو ابوجان بڑا اچھا اچھا کرتے ہیں جی بھائی ہمارے ابو جان تو بڑا اچھا کرتا پیسہ بھی نہیں لگتا بس دامم لگتا ہے وہی جی جی بھائی جن یہ تو بات ہے مطلب اتنی محنت سے ہوتا ہے نا جی بھائی توڑتے ہیں اس کے بعد نکالتے ہیں اس میں سے
اس کے بعد مطلب بیچتے وہی جیسے کتنا روپیہ مل جاتتا ہے بھائی جان ایک دن کا دو دن کا بھائی جنی یہی مل جاتا ہے ایک ہزار تک ب بھائین زیادہ ہی مل جاتتا ہے نا یہ بھن
جی بھائی ہمارے یہاں بھوجن کو زیادہ ہی مل جاتا ہے لیکن محنت بھی تو رہتی ہے بھائی اور ایسے آپ کے یہ بھوجن کتنا کماتے ہیں بھائیان ڈیلی کا مطلب لہسن بیچیے بھائی میرے بجن تو دو ہزار تک کم ہی لیتے ب جن لو بس ڈیلی کا مطلب ویسے گاؤں شہر میں نہیں بیچتے بھ جان جیسے رہتا ہے نا کیا بولتے ہیں وہ سب سپلائی کرتے تا ہے نا ہوٹل وٹل میں مطلب چلکوئییا نکال کے بھ جن جی بھائی جان یہ تو ہاں سنیں ہیں بھائی جان چلکویا ولکیا نکال دیتے بھائی جان
اس کے بعد بیچ دیتے ہیں
بابائی ہاں تب تو بہت پیسہ ہے ہے مج سے پیک کر کے بیچناا پڑتا ہے بھجن جی جی جی بھ جان پیک کر دیتے ہیں اس کے بعد بیچ دیتے ہیں جی ماشاء اللہ بھائی عنی تو ہم بھی س بھ پیک کرنے کے بعد ہی بیچا جاتا ہے بھجن نہیں تو ایسے کوئی نہیں خریدتا جی جی ایسے تو کوئی بھی نہیں خریدتا اور ہوٹل والے کو مطلب ٹائم وائم نہیں ن ملتا ہے نا اتنا چھین لے گا اسی لیے خریدتے ہیں
لیکن آپ کے ابو جن بڑا اچھا سوچیے بھائی جان جی بھائی جان ہمارے ابو جان بہت اچھا سوچ چ
تبھی تو کماتے ہیں اتنا جی جی بھائی جان تو بات ہے ہمیں کتنا کماتے ہیں بھائی جان
بھائی یہان سوچ نہ لیجیے مطلب ایک دن کاد ج کماتےب ج ہمارے تو کم ہی لتے ہوں گے بائی سات ہزار اور آپ کے یہ پوجن ہمارے یہ پوجن مطلب تیس ہزار مہینے
کما ہی لیتے ہیں بھائی یہ
ب بائی جنک کی تو اب جان ب کہناا ہے بھ جی بھائیانی تو بات ہے لیکن کیا ہو گیا بھائی کم کمائی چ زیادہ کم سب لوگ زیادہ تھوڑی کم چ رہے ہیں جی بھائی جان یہ تو بات آپ سے ب رہے کوئی بھی پہلے پہلے اتنا زیادہ تھوڑی نہیں کماتا ہے ناساء اللہ بھائی جان آپ صحیح بات بول رہے ہیں پہلے پہلے کونا بھی اتنا نہیں کماتا ہے بھیا دھیرے دھیرے کرتے کرتے کماتا ہے جی جی جی بھائی جان یہی تو بات آپ صحیح بول رہے ہیں بھائی جان دھیرے دھیرے کر کے کمانا پڑتا ہے کہ نہیں جی بھائی اور بت نا بھائییا آپ کیام کام کھیل ول کھیلتے ہیں جی بھائی جان ہم تو کھیل ول کھیلتے ہیں تو کون کون کھیل کھیلنا پسند کرتے ہیں بھائی جان بھ ج ہم تو پسند کرتے ہیں ہاکی بیڈمنٹن کیرم بورڈ والی بالو چا آئس بائس یہی سب پسند کرتے ہیں اور آپ بتائیں بھائی ج نا آپ کیا کیا کھیل پسند کرتے ہیں ون کھیلنے میں بھائی جان ہم سب پسند کرتے ہے آئس پائس دولا پتی یہ ہی سب پسند کرتے ہیں بھائی با بائی ہے آپ تو بڑا اچھا اچھا کھیل پسند کرتے ہے جی بھ جان آپ کا فون ہونا رہا تھا کا بھ جان
جی بھائی جان ارے تو ایک بھائی جان تھے نا انہیں کا کو ل رہا تھا بھائی جان
وہ کرتے ہی رہتے ہیں ایسے جی یہ تو بات ہے بھائی ج وہ کرتے ہی رہتے ہیں ایسے ہی نہیں جی جی بھائی جین پھر تھوڑا اور بتیں نا وہ ان کا مطلب سننے میں آ رہا ہے سب ب ج پڑھائی وڑھائی کرتے تھے تو باگئے جی بھ جن بھاگ تو آئے تو بھائی جان لیکن پھر جائیں گے وہ یہ وہ تھے بائی جان ڈاکلا ان کے ڈر چائے نا بائی جان مطلب گاؤں چھوڑ کے باگ گیا جی سننے میں تو آیا تھا ہ ہ ہ تو ہاں ا والا بات سن تھے بھ جی جی بھائی جان مطلب ٹکا وغ کی ڈر سے ہے نا وہ بھائی جان چلے گئے تھے اس کے بعد آئے اس کے ہاتد ٹکلا ہوئے مطلب ٹاکلا بھی ویسے نہیں ہوئے بھائی جان مطلب کیا بولتے ہیں نا وہ گئے نا اس کے بعد بھاگ گئے تو اس کے بعد دادا جان ہیں بولنے لگے سےے کہے نہیں کس کس کٹوایا ایسے بولنے لگے دادا جان اس کے بعد وہ وہ بھی توبھی بھی نہیں کٹوائے وہ بھاگ گئے جی بھ جن بہت خراب لائک ہے نہیں بھ جن جی ویے بات نہیں کرنا چاہیے مجھے
خراب ہے کچھ
بھائی جان اپنے گھر کا ہے نا جی جی یہ تو بات ہے بھائی جان اور بتائے نا بھ جان مطلب کجا وازہ کا سی آموم کا سیزن چل رہا تھا آم کھائیں گے نہیں جی بھائی جان ہم تو آم کھائے ہیں ایسے کون کون سام کائے ہیں بھائی جان بھیا ہم تو کہیں مالدیو کسین بھوگ جاردہ بیجو کلپتہ یہی سب کھیں بھائی جان باہ بھائی یہ ن اب تو بڑا اچھا اچھا آم کہاں ہے جی بھائی جان بڑا اچھا اچھا ہم کھانا پسند ہی کرتے ہیں ویسے آپ کون کون کون سا آم کھائے بھجن بھ جن ہم بھی پسند کرتے کھائےیں ہیں مالدیو کسینم بھگ جاردہ بجو کولپتہ یہی سب آام بھائی سب سے اچھا کون سا لگتا ہے بھائی جان بھ جان ہم کو تو اچھا لگتا ملدی بھی اچھا لگتا ہے بڑا اچھا لگتا ہے کیا بت ہے آپ کو ایک بار کھا لیجیے نا بھ جن یاد رکھیے گا بھائی جن جی بھائی جن یہ تو بات ہے مالدیو ہے نا بھجن بہت سب سے اچھا آام ہے جی بھائی یعنی یہ آپ تو یہ بپ کو سب سے پتا ب بھائی جن وہ ہم کائے بہت زیادہ کھائے بھ جن بہت اچھا لگا چلے بھائی جان آپ سے بات کر کے بہت اچھا لا بھائی جان کبھی اور سم میں ملے گا تو آپ بات چیت کریں گے بھائی جان اپنی امی پو جان کو میرے طرف سے اللہ حافظ بول دیجیے بھائی جان خدا حافظ بھ خدا حافظ